ہاں جی السلام علیکم اللام علیکم اللام علیکم ہ آ تائیے
بس بڑھیا سب کہہ رہیت آپ بتائیے سب کہہ رہیت
نہیں آج نہیں ک رہی
کیوں
خت ہی نہیں
اچھا ایسا بھی ہوتا ہے
ہاں ہاں ہو گیا
اچھا
جی آج ہ آج جیون کے سارے موڑ ہیں نا وہ مڑ مڑا کے ایک ہی جگہ استر ہو گئے ہاں جی ہوتا نہیں ہو گیا
اچھی بات ہے کس چیز کس چیز کی رائے دی ہم آپ کو
اسسی چیز کی آب جیون میں کیا کرنا
جیون میں کیا کرنا ہے جیون میں آپ اپنی نوکری دیکھیے اپنی لائف دیکھیے اپنی فیملی کو سب س سب سے آگے پہلے اپنی فیملی کو رکھی ہے اپنی ممی ہیں پاپا ہیں وائف ہے بچے ہیں اور سب ار جائیں جہاں جات پہلے اپنی سب سے پہلی پرورٹی جو ہے فیملی
ہاں فیملی ابا جان ہم بھی جانے سے
جی جی بالکل
ہوں ہ ہ
مطلب
مطلب سب چیز ہو فیملی بھی ہو جاب ہو امی جان ابا جان ہو پھر بھی جیون صحیح نہ ہو تو
ایسا تو ہو نہیں سکتا
ہوتا ہے
نہیں ایسا ہو نہیں سکتا
ا ہوتا ہے ہوتا ہے
پر ہوتا ہے تو پھر انسان کو ایک بات اپ اپنے دماغ میں رکھنی چاہیے ہر کسی کو ہر چیز نہیں ملتی ہے کچھ نہ کچھ ہر کسی کو کم ملتا ہے تو کیا پتاہ آپ کو وہ چیز کم ملی ہو
ہاں بالکل صحیح ہے پر کوشش کی جائے لائف میں مطلب تجرب تم جیسے لوگوں سے تجربہ لیا جائے تو شاید کم نہیں پر اس کو کم تو کیا جا سکتا ہے
کیا جا سکتا ہے پر اللہ سے اوپر کچ چل کیونکہ ہر کسی کو کوئی چیز مے س وہ روئے گا نہیں اور ات انسان ایسا میں نے آج تک دیکھا نہیں جس کو کو پوری چیزیں ملی ہوں وہ کوئی نہ کوئی کوئی ہر فیملی میں کمی ہوتی ہی ہے
نہیں جین سے سے اس نے بہت چیز کوئی کھوئی ہوں لائف مطلب جیون میں ہر چیز میں ہر امتحان میں پاس ہوا ہے ہر موڈ پہ آیا ہے پھر جو سنگرش کا ٹائم سمے ہوتا ہے اس ٹائم نہیں
ہاں سنگرش کے ٹائم میں کئی لوگ ساتھ کو چھوڑ دیتے ہیں کئی لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں میں مانتی ہوں پر وہ اپنے نہیں ہوتے پھر یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ اپنا نہیں ہے وہ صرف ہمیں دکھاوے کے لیے جب تک ہمارا ٹائم تھا تب تک وہ اپنا تھا اس کے بعد وہ ہمارا اپنا نہیں تھا ا کی نہیں ہے پھر اس کو وہیں پ اس کا ساتھ چھوڑ دین چاہیے ہیں اگر وہ چوڑے تو اس کو چھڑ دو اس کو مڑ کے دیکو بھی مت وہ دوبارہ آئے لوٹ کے تو پھر وہپ آ کو اس کو نہیں کرنا چاہیے آپ کو صاف مناعفع دین چاہیے کیونکہ جب وہ آپ کے دکھ کے ٹائم میں آپ کو چھڑ کے گا ہے وہ سکھ دیکھ کے آپ کو آ رہا ہے دکھ دھ کے نہیں آ رہا ہے اگر آ کے اوپر کل خدا نہ کرے دکھ آ رہا پھر وہ بھاگ جائے گا ہمیشہ آپ اپنے ساتھ ایسا دوست رکھے جو آپ کے سکھ دکھ میں کھڑے ہوں چاہے کم ہو چاہے دو ہوں پر نبھانے والے ہوں
بالکل بالکل پر اپ آج کل پہچان بھی تو نہیں سکتے کون نھانے والا ہے کون نہیں
والا ہے کون نہیں پر ہوتے ہیں کہیں نبھانے والے کہیں نہیں بھی ہوتے ہیں
صیح آپ کی بات ہے میں سہمت ہوں خیر پر پھر بھی
ہاں جی وہ ٹم تو تو لگتا ہے کہ کون نہیں نبا جائے گا کون نہیں پہلی بار تو اپنی فیملی سے زیادہ کوئی نہیں نبا سکتا
ہاں فیملی دیکھو فیملی اپنی جگہ ہے فیملی لائف میں فیملی ہی نہیں ہوتی سب چیز کچھ چیزیں فیملی سے ہاں فرینڈس بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہ
ا
اس کی ویلو الگ ہوتی
جی بالکل بالکل بالکل پر آج کل وہ فرینڈ سے ملنے ایسے بہت مشکل فلر جو ہوتا ہیں کالج کے اگر وہ ساتھ ہے تو وہ بہت اچھی طرح سے آپ کو بتائے وہ جانتے ہیں ہمیں تو وہ کیا ہمارا ساتھ دےھ سکتے ہیں اگر وہ کالج کے فرینڈ اگر دور ہو چکے ہیں اور اگر گلی محلے کے ہیں تو پھر وہ صرف دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں اگر ہاں آپ کے زیادہ ہی سات کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ ان کو
خدا جانے کیا ہوا جیون خدا کی برکت ہے
بس بس فی الحال انسان تو اپنے میں مست رہنا چاہیے اپنے میں خوش ہے دکھ ہے تب بھی خوشی خوش سے رہے اور خوش ہے تب بھی خوشی سے رہے بات کرھا
ہ نہیں جیون صی چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو پھر اچانک سے کوئی ایسا انسان آئے کہ آپ کو جیون کی ساری یادیں پلٹ کے رکھ دے پھر بھی اس سے دور جانا پڑے تو اس کے بارے میں کیا رہا آپ کی
ہیں اچھے سے ٹھیک ہے نا بھی لے ہوئے ہیں بات چیت کری ہوئی ہے تو دونوں نبھا سکتے ہیں اگر دونوں ملے ہی نہیں نہیں ہے بات چیت کی تو وہ پھر نہیں نبھا سکتے وہ تو پھر ایک طرفہ ہو جاتا ہے
بالکل بالکل بالکل بالکل جی بالکل بات صحیح ہے پر کبھی ملے ہی نہ ہو اچانک سے ملیں پھر کیا کیا جائے اس کے بارے میں کیا رہاے
اگر دونوں آپس میں جانتے ہیں کبھی ملے نہیں ہیں کبھی ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے جانتے ٹھیک ہے رائے نہیں تو وسے ایسے نہیں ایسے کبھی ہوتا نہیں ہے فی الحال
کیسے
جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ ملے نہ ہو اور ایسے اس فریڈ شپ میں نے کبھییکھی نہیں ہے فی الال میری لائف میں تو بالکل ہی نہیں ہے
نہیں ہے بالکل پر اچانک سے کسی کی لائف میں آ جائے کوئی انسان پر کیا کیا جائے
آ رہا ہے ٹھیک ہے دونوں میں نارمل اچھی بانڈنگ ہے پہلے تو یہ دیکھجیے کہ اس کے سامنے کتنی اچھی بانڈنگ ہے اگر دونوں کی اچھی بانڈنگ ہے آپس میں نبھ رہی ہے آپس میں بات چیت اچھی ہو رہی ہے تو پھر وہ فرینڈس بن سکتے ہیں نہیں تو پھر ایسا فی الحال کوئی فرینڈس بنتا نہیں آج کل جتنا مجھے پتا ہے جتنا میں اپنی لائف میں دیکھ چکی ہوں
نہیں بس صحیح ہے نہیں بنتا پر آپ نے بولا نا نبانے کی شدت تو دونوں طرف تو بن سکتی
ہاں تو بن سکتی ہے
بس صحی ہے پر نبھانے کی وہ ہونی چاہی دونوں مطلب
ہاں جی ہاں جی ایک چاہت ہونی چاہیے
ہاں ہاں
بار
ہوں تو تمہارے ہی چاہت کے ہیں کوئی ملکاں رہا
جی کوئی نہیں ڈھونڈی اپنے آس پاس لڑکو کت اتنے فرینڈ ہوتے ہیں لڑکیوں کے کم ہوتے ہیں لڑکوں کے تو بہت ہوتے ہیں لڑکوں کے گلی محولنے میں اتنے فرینڈ بن جاتے ہیں کچھ کہنے کی حد نہیں ہے
صی ہے
ہاں میری ہے ایک فرنڈ وہ میرے ساتھ بچپن سے ابھی تک ہے ابھی تک میرے ساتھ ہے وہ اتنی اچھی فرینڈ ہے کچھ کہنے کی اس کی بھی شادی ہو چکی ہے پر وہ بہت اچھی ہے اب تک میرے ساتھ
ہوں
ایک ہی گلی کے ہیں ایک ہی محلے کے ہیں دونوں ساتھ ساتھ گھر ہیں پر اب ہو دور گئے ہیں ایک دوسرے پر اب بھی ہمارے ساتھ کال ویڈیو کال روز ہوتی ہے
ہوں
کچھ فرینڈ ایسے بھی ہوتے ہیں
صحیح ہے
جی بالکل
ہاں جی اور
فرینڈ ہے اور کالج کا وہ بالکل آ جیسے آپ بولتے ہیں نا ہر بات پہ صحی ہے صحی ہے صح ہے اس کا بھی یہی ٹاپک کوئی غلط بات نہیں صحی ہے میں کیسے صحیح ہے نہیں صحیح ہے کیسے صحیح ہے
ان جب انسانی سے مل جائے تو بات صحیح کیوں نہیں ہوگی
بھی بات کہو گغلط کہہ دو مطلب ت نہیں یہ غلط
بات صحیح ہے ایک چیز وشواس نام ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے میٹر پر اٹوٹ وشواس ہے اچمتا سے وشواس ہے تو ہمیں پتا ہے جیون میں کبھی وہ غلط کرے گا ہی نہیں ہمارے سات تو بات غلط کیسے ہو جائے گی جب اس کے ذہین میں ہی بات غلط کرنے کی نہ ہوگی تو وہ غلط کر کیسے سکتا ہے
جی جی وہ تو ہے بٹ پھر بھی ہو اگر تو نے مطلب میں اس سے کہ تو نے غلط کر تو مجھے کی کہہناا صحی ہے تو سر ٹھیک تو کر نہیں تو صحی ہے تو کر د
اس میں اس میں تیسرا ٹانگ اڑتا ہے پھر کسی تیسرے سے آپ کی دوستی نہیں دیکھ
جی بالکل نہیں وہ ابھی تک ہے فرینڈ پروس نوک جھوک ہماری ہوتی رہتی ہے اسے لڑائی جگڑا کیونکہ ابھی وہ یہی بولتا صحی ہے میں کیا صحی ہے ت تو دیک کر کیا رہا ہے تو صی ہے
پورے ہی صحیح ہو تو بس صحیح کیوں نہیں ہوگی
بول دو کچھ بھی بول گا صحیح ہے
توئی تو ہے ن آپ پورے تو تو بات صحیح کہ نہیں ہوگی
نہیں ایسا کچھ نہیں ہے مطلب وہ میرے ساتھ ہی نہیں بولتا ہے صحیح ہے وہ اگر اس کی فیملی میں بھی کوئی بات ہوگی ہے تو بھی م صحیح ہے
ارے یار ایک بات بولوں آپ سے
جی جی
تو بھی ساتھ رہ آپ رئل میں ہی صحیح ہو
ہاں وہ تو وہ تو پتا ہے مجھے مطلب ہے مجھے
ہوں
فرینڈس بھی یہی کہتے ہیں صحی ہے ایک دم موقے پہ چوتا مار رہی صحی ہے میں ہاں میں صحی ہوں
ہاں
اور بتائیے
ہاں بس ٹھیک ہے
جی جی
کٹ رہ ہےسنا
تب مجھےپ کی صحیحی سے مجے اپنی فرینڈ کیا آا بھی ج
نہیں آپ کے س نہیں آپ کے سامنے بولنے کی کچھ وہئی نہیں ہو رہی کہاں سے بولا
کہاںک میں آپ
اجے بھی لو
جی بالکل بالکل
ہوں اور سب کہرییے تھا آپ سنائیے
بس سب بڑھیا کھانا بنانے کی تیاری ہو رہی ہے
اچھا منائی ہے
جی بالکل نہیں کھانا تو سبزی تو بنی ہوئی ہے بس صرف فلکے بنانے ہیں
اچھا جی بتائیے کبھی موقع ملے تو ملیں گے کھائیں گے آپ کے
ہاں جی بالکل بالکل بالکل
ہ پتا ہے ہم کو کھلائیں گے وہ تو نہیں پر ہم کہہ رہے ہیں میں کا ہوئے تو نہیں پتا
ہاں جی ہاں جی
ہاں
وہ تو ہے کچھ کچھ لوگ ہمارے جیسے بھی ہم
نہیں کچھ ہی ہوتے ہیں میں ی نہیں بولتا ہر ہوتے ہیں کچھ ہی ہوتے ہیں
نہیں آپ کو بتاائے آ ج آ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں ہسانے والا میر فرینڈ ہے اس کو سیریسلی مجھے ہ کوئی نہیں دلا سکتا اس کے علاوہ وہ کچھ ایسی بات چھیر دیتا ہے نا غصہ آتا ہے پھر میں بولتی ہوںر مجھے تو غصہ دلواتا ہے اور کوئی نہیں دلواتا اس کی اب بھی یہی حرکت ہے جب بھی ہمارے گھر پر آئے گا تو ایسسی کچھ بات کر دے گا کہ وہیں پہ مجھے غصہ آ جائے گا
ہاں جی ہاں جی
پھر میں بولتا د کہا ما گغسا دنا د رہ کتے
صحیح آپ وہی اس آ گ آپ مطلب ایک الگ ہی وہ ہے اپنے لائف میں اب جیسا انسان ہر کسی کی لائف میں ہوگا وہ انسان سچ میں بہت کچھ سنا
بالکل بالکل چلیے ٹھیک ہے اوکے اوکے خدا حافظ ہاں جی بیٹے بولو بچہ کی ہوا